ہیلو
فہہ
ہیلو جی السلام علیکم بھائی جان اور کیا حال ہے
کیا وعلیکم السلام اے ہمارے ملک کی فضا اور قدرت کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہے ہیں یار
جی جی میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں ہر طرف درخت کم ہوتا جا رہا ہے اور سیمنٹ کی عمارتیں بڑھتی جا رہی ہیں
ہاں یار بالکل جہاں کبھی جن گھنے جنگل ہوا کرتے تھے وہاں بڑی بڑی عمارتیں اور کھانیں نظر آتے
جی جی یہ تو آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی کئی لوگ کہتے ہیں کہ سرکار ترقی اور صناخت کے لیے زمین مہیا کرا رہی ہے
ہاں یار ترقی تو ضروری ہے لیکن اگر اس کے ساتھ درختوں کا بے حساب کٹاب ہو جائے نا تو قدرت کا توازن بگڑ جائے گا نا یار بعد میں سبھی کو پریشان کرنے لگے گی
یہ تو بھائی آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی ایک دم ایک نمبر بات گئی کہ اگر یہی بات مجھے سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے اگر جنگل ہی نہیں بچیں گے تو آنے والی نسلیں کیا دیکھیں گی اگر جنگل نہیں بچ پنچیں گے تو آپ کو پت ہے کہ پرتھوی کا ٹیمپریچر بڑھ جائے گا جیسے ابھی آپ نے یوروپ کے بارے میں سنا ہوگا وہاں پہ کچھ دیشوں میں تو لوگوں گرمی کے مارے ان کی جان بھی جا گئی تھی
ہاں آپ بالکل صحیح کہا آپ نے ہ درخت سے ہمیں لکڑی وغیرہ نہیں دیتے یار یہ ہمیں زندگی دیتے ہیں جینے کا نظریہ بتاتے ہیں
جی جی ویسے بھی نا جیسے اگر آپ کبھی پریش تھے ہم کہیں پر سفر پہ جا رہے ہیں اگر ہم کہیں پریشان ہوتے ہیں تو کسی بھی درخت کے نیچے بیٹھ سکتے ہیں وہ چایا کتنی آرام دہ ہوتی ہے کیونکہ اس ٹائم پہ اپن پریشان ہوتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ کہیں بھی کسی بھی پیڑ کے نیچے بیٹھو تو کتنا سکون ملتا ہے لیکن آج ہماری سر جو ہے سرکار ہے حکومت وہ کیا ہے کہ پیڑوں کو کاٹنے میں زیادہ مصر پ ہے ہ آج کل گرمی ہر سال پہلے سے زیادہ محسوس ہوتی ہے
ہاں اگر یہی درگت کم ہو جائے نا تو فضا میں آلودگی بڑھنا لازمی ہے یار اس سے تو گلوبل وارمنگ سے بھی جوڑتے ہیں موسم کا نظام بدلتا ہوا محسوس ہوتا ہے تو اس سے بہت پریشانییا ہونے والی ہیں خاص کر بڑی سٹی میں میٹرو سٹی کے اندر
جی بھائی جان یہ تو آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی جیسے آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہوا کبھی تیز بارش کبھی بالکل بارش نہیں ہوتی سب کچھ غیر معمولی لگتا ہے کیونکہ نا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے موسم بدلاؤ ہو رہا ہے پہلے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم چھوٹے تھے مجھے یاد ہے کہ پہلے جولائی جون میں ہی بارش شروع ہو جاتی تھی لیکن ابھی دیکھو کہ ابھی جولائی آ گیا جولائی تک ابھی بارش نہیں ہو بارش تنی اورور یہڈنگ سے
بالکل موسم میں بہت بہت بدلاؤ ہوا ہے یہی تو قدرت کا پیغام ہے کہ انسان حد سے زیادہ دخل اندازی نہ کر یار
ہاں یہ تو ہے اگر انسان
ج
سب سے زیادہ دخل اندازی نیچر کے لیے کرے گا تو کسی دن نیچر بھی اپنا اصلی روپ دکھا دے گا پھر یہ انسانوں کی جتنی بھی جو بڑی بڑی عمارتیں ہیں کچھ بھی کام نہ آئیں گی لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کاش بھی ضروری ہے عمارتیں بنا رہے ہیں ان کے لیے ہم جو درکت ہیں ان کو بھی کاٹ رہے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وکاس بھی تو ضروری ہے لیکن انہیں پتاہ نہیں کہ ہم وناش کی طرف بڑھ رہے ہیں
میں مانتا ہوں بھائی کہ وکاس ضروری ہے لیکن وکاس کے ساتھ میں پیڑ پودے ہونا سٹی میٹرو سٹی جیسی میں ہونا ضروری ہے
کیونکہ بہت ساری سٹیاں ایسی ہیں جیسے بنگلور ہوا اس میں سڑکوں کے کنارے پر پیڑ پودے لگے ہوئے ہیں بہت بڑے بڑے جس سے کہ انیں اتنی زیادہ سمسیا نہیں ہوتی اسی لیے بنگلور بہت ٹھنڈا رہتا ہے وہاں کا ویدر موسم لیکن ادھر کی سائڈ دیک کے میں دلی حیدرآباد کی سائڈ میں دیکھیں تو دلی وغیرہ نوئیڈا گڑگاؤں ادھر تو ادھر کے ماحول میں پیڑ پودے ہے ہی نہیں سڑک پ تو اس کے اکارڈنگ میں بھی وکاس کے خلاف نہیں ہوں مگر وکاس اور ماحول کی حفاظت جو ہے ساتھ ساتھ چلنی چاہیے نا
جی جی نہیں آپ تو ابھی یہ میٹرو سٹیز میں رہتے ہو تو آپ نے تو وہاں کا ماحول دیکھ ہوگا کہ وہاں پر کتنی گرمی رہتی ہے کون سی جگہ کتنے پیڑ پودے ہیں ایکچول میں کیا وکاس جیسی ہم عمارتیں بناتی ہیں تو کیا اتنی پیڑ پودے لگائے جاتے ہیں جتنے کہ وہاں پر ضرورت ہو جس سے کہ وہاں پر ٹیمپریچر نا کنٹرول میں رہے اگر کسی جگہ کارخانہ بنتا ہے تو اس کے بدلے بڑی تعداد میں ن پودے بھی تو لگانے جانے چاہیے نا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ میٹرو سٹی میں اتنے پود پیڑ پودے لگائے جاتے ہیں
بس بول دیا جاتا ہے جس ٹائم پہ کارخانہ بنتا ہے اس کے بعد کوئی نہیں بنایا کوئی نہیں لگاتا بھائی صرف پیٹ پودے لگانا ہی نہیں یار ان کی نگرانی لگا بھی دے گی کہیں پہ مان کے چلو کہئی کوئی جگہ ا دیکھے لگا بھی دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے پودے تو ان سے ایسا ہوتا ہے نا کہ صرف لگانا ہی نہیں ہوتا نا کیونکہ نگرانی پرش بھی ہونی چاہیے نا جب تک وہ پیڑ پودے بڑے نہیں ہوتے
یہ تو بھائی آپ نے بہت ہی صحی بات کہی کیونکہ آج کے ٹائم پہ نا اکثر تصویریں کھنچ جاتی ہیں لیکن بعد میں پودے سوکھ جاتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے منتری صاحب آتے ہیں بہت بہت ٹائم کئی بار آتے ہیں کبھی کوئی اس کے بہت سارے افسر پہ آتے ہیں بس وہ کیا ہے کہ ایک پودا لگائیں گے اس کے بعد فوٹو کھنچائیں گے اس کے بعد وہ فوٹو اخباروں میں میڈیا میں چلتی رہتی ہے چار پانچ دن تک اس کے بعد نہ تو پودے کو کوئی دیکھتا ہے نہ ہی کوئی وہ اس میں پانی دے گا کچھ نہیں کچھ دن بعد جو پودے ہوں گے وہ سوکھ جائیں گے بس نیتاؤں کا کام تو اتنا ہی ہے کہ بس ایک تصویر کچانا بس اپنی واہ واہ کرنا بس لوٹنا کہ اس کے بعد انہیں بوٹ مل جاتے ہیں ایسی بات پہ
بالکل یہ یہی تو ہماری سب سے بڑی غفلت ہے ہمارے دیش کی کیونکہ ابھی جو کیس ہوا جیسے مودی جی راستھان میں گئے ہوئے تھے انہیں یہی نہیں پتا کہ میں کس کا پودا لگا رہا ہوں پیپل کا پیٹ لگا رہے ہیں اور جنتا کو جا کے بتا رہے ہیں کہ کھچڑی کا پیٹ لگا رہے ہیں
ارے صاحب ان کی تو کچھ بات ہی نہ کرے تو ہی صحیح ہے ہ ان تو ابھی کیا ہے کہ میں نے بھی ایک انسٹاگرام پہ ایک ریل دیکھ رہا تھا تو اس میں کیا ہے کہ جب یہ اپنے جو مودی جی ہے نا تو وہ کیا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ رہے تھے تو لوگ وہاں پر بی جے پی مردباد کے نارے لگا رہے تھے تھے ان کا مطلب بھرپور وروھ کیا جا رہا تھا شہروں میں بچوں کو آج کے ٹائم پہ نا کھلی آبی نصیب نہیں ہوتی اور یہ ہمارے من ترییا یہ پیڑوں کو اس طرح کاٹ رہے ہیں جیسے پیڑوں کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اب تو بس اب ہم تو اتنے وکست ہو چکے ہیں کہ ہم تو اپنے گھر میں آکسیجن بنا لیں گے ان کو ایسا لگنے لگا ہے مطلب ان کو تو اب کچھ یہ ایسے سوچنے لگ گیا کہ انڈیا اتنا سا وکست ہو گیا ہے کہ اب پیڑ پودے اور کچھ بھی نہیں غریبی بھی غریب نہیں چاہیے ان کو تو غریبوں کو کیڑوں مکیڑے سجنے لگئے ہیں یہ لوگ
ہاں بھائی ہر طرف دھواں گرد اور سوری پھیلا ہوا ہے کہیں پر بھائی بھائی پریاورن خراب ہے تو کہیں پر مردہ پ مردا خراب ہو رکی ہے کہیں پر جل پرن خراب ہو رہا ہے مطلب خد تو کہیں پہ کچھ مل ہی نہیں رہا ہے جنتا دل
اب تو بھائی سب کی ہی جو تازہ ہوا ہے وہ بھی پہلے جیسی محسوس نہیں ہوتی کیوںکہ آج کے ٹائم پہ نا ہر کوئی دو دو تین تین گاڑیاں خرید رہا ہے دو دو تین تین گاڑیاں خریدیں گے تو پالوشن بھی تو اسی حساب سے بڑے گا گ نا اور آپ کو بت ہی ہے کہ ہمارے دیش کی جو عوام ہے وہ تو کتنی زیادہ ہے اپنے دیش کی جن سنکھیا بہت زیادہ ہے تو اگر ہر کوئی ایک ایک بھی اگر بن خریدے گا تو بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں تو یہاں لو آج کے ٹائم پ دو ت تین تین پان خریدنے کو اتارو ہو رہے ہیں اور پھر ان کا جو ہارن بجاتے ہیں لوگ تو ہارن سے بھی ا جو شور ہوتا ہے اس سے بھی تو آلودگی بڑھتی ہے وہ لوگ جو پلاسٹک یوز کرتے ہیں آج کل گندے کیمیکلس یوز کرتے ہیں ان سے بھی آلودگی بڑھ رہی ہے آج کے ٹائم پہ و
انسان نا ابھی اپنی سہوولت کے لیے قدرت کو نقصان پہنچا رہا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میں ابھی اتنا نقصان پہنچا دے رہا ہوں قدرت کو جس سے اس کے بعد اس کے آنے والی پیڑھی کو بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے انیں رہنا بہت مشکل ہو جائے گا زندگی میں نہ ہی شدھ ہوا ملے گی نہ ہی شدھ کھانا ملے گا کچھ نہیں م گ والارا
یہ تو بھائی جان آپ نے بہت ہی صحیح بات کہی کہ اگر یہی سلچ سلسلہ چلتا رہا نا تو عام آدمی کی زندگی نا مشکل ہوتی جائے گی ابھی کیا ہے کہ لوگ بس اپنے شوق کے لیے کچھ بھی مطلب آج لوگوں کو کچھ نہیں سوجھتا ہے وہ کیا کہ کون سا بھی کیمیکل اپنی فصلوں میں ڈال دیتے ہیں کہیں سے بھی مطلب آج اپنے اپنے گاؤوں میں ہی دیکھا ہوگا گامں کے آس پاس بھی دیکھا ہوگا بس اننوںا کیا آئے گی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کیمیکل سے اگر یہ فصل میں جائے گا فصل کے ا یہ پانی میں گلے گا تو ہمارا جو واٹر ہے وہ گندا ہو جائے گا وہ یہ نہیں سوچتے تو وہ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ ہماری فصل اچھی ہو جائے اور وہ فصل میں بھی تو وہی کیٹ نشک جائیں گے نا جو ہم ان میں چھڑکاؤ کر رہے ہیں اس سے ہمیں نئی نئی بیماریاں ہوتی ہیں لیکن وہ اس ٹائم پہ نہیں سوچتے جب جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں جب ڈ تو ان کا ماشاء اللہ بہت ہی بڑا بل بنا دیتا ہے تب ان کو لگتا ہے کہ ہاں ہم نے غلط کیا ہے ج
تو ہے اس ٹائم پہ تو ہے انسان کو بس اپنا اپنا لابھ دکھتا ہے اور کچھ نہیں اس سے غریب طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے وہ ا کیونکہ غریب لوگوں کو ہی زیادہ پریشانیاں جیننیی پڑیں گی تو انہیں متاثر تو ہونا ہی پڑے گا ہوگ سے
جی جی ویسے نا جن کے پاس ایئر پیوریفائر اور پکے مکان نہیں ہیں انہیں سب سے زیادہ دقت ہوتی ہے ہوگئی جیسے ابھی آپ نے سردیوں میں دیکھا تھا کہ دلی میں کتنا زیادہ پالوشن بڑھ گیا تھا تو وہاں پر لوگوں نے نا ایئر پیوریفائر خریدنا شروع کیا تھا ایئر پیوریفائر چلو گھر کے گھر اندر گھر کی آو تو صاف کر دے گا لیکن کیا پورے ملک کے آب کو صاف تھڑی کر دے گا تو اسے سوچنے کے لیے ہمیں